ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
ہاں بولو کیا خیریت ہے
خیریت اچھا ہے
زور سے بولو اتنا دیر میں کہاں بول رہی ہے آواز نہیں آ رہا ہے ہاں اور ابو امی سب
سب لوگ کا خیریت اچھا ہی ہے
اچھا اور ابو جان کہاں ہیں
ابو جان تو کام کرنے گئے ہیں
ہاں کیا کرتے ہیں
گاڑی چلاتے ہیں
ہمم اور امی کیا کر رہی ہے سلائی کر رہی ہے
ہاں ممی امی سلائی کر رہی ہے
اچھا اور ادھر بارش ہوا
ہاں ادھر بھی بارش ہو رہا ہے
اچھا ابھی ہو ہی رہا ہے
ہاں آ ہی رہا ہے ابھی پا
اچھا ادھر تو بہت ہوا ا بہت ابھی اتیھی ہو رہا ہے گ رج مال ابھی مطلب کھل گیا بارش لیکن گغرج ہے ہے گرج رہے ملک رہے
ادھر بھی ہو رہا ہے ابھی گرج رہا میں لگ رہا ہے
ہمم اور اماں جان کی خیریت کیا ہے
خیریت اچھا ہی ہے
ہوں ابھی کہاں ہے اماں جان بڑی بووا رہا ہے نا
ہاں بریی بواگھر رہے
ہمم کیسی ہے وہ
ٹھیک خیریت اچھا ہے
ہمم اور بتاؤ کھیتی وتی ہو رہا ہے
ہو رہا ہے کھیتیس
کیا کیا بنا رہا ہے کیا رو پا رہا ہے بتاؤ
دھان ہی سب روپا رہا ہے
ہوں مگر کئی بنایا ہا
ہاں بنایا مکئی
اپنے کرتی کوڑتی اڑتی ہو کہ آدمی لگاتی ہو
آدمی لگا کر کے اپنوں سے کرتے ہیں
ہاں اور تم لوگ کیا کرتی ہو ابھی پڑھائی وڑائی کر رہی ہے
ابھی پڑھائی بھی کر رہا ہے
ہوں
سلائی بھی سیکھ رہے ہیں
اچھا ہے اور چھوٹی والی وہ کیا کر رہی ہے گلبانو
ابھی تو پڑھ رہی ہے
اچھا اردو کلاس جاتی ہے
جاتے ہیں
ہمم دونوں جاتی ہو ٹیشن مے جاتی ہو نا
ہاں ٹیوسن جاتے ہیں صبح دونوں
اچھا ہاں ٹھیک ہے اچھا سے پڑھو کمبل ہوگا اچھن ہے
ہاں
اور سلائی بھی کرو اور بھیا کہاں ہے
بھائی جان تو کام پہ گئے ہے نہیں ہے گھر پہ
ہوں وہ بھی سلائی کرتے ہیں نا
ہاں وہ بھی سلائی کرتے ہیں اپنا دکان گئے ہیں
اچھا اچھا کپڑا وپڑا آ رہا ہے سلائی میں
اچھا آ رہا ہے ابھی جو
کیا کیا سیتے ہیں
شرٹ پینٹ یہ سب کرتا یہ سب
ہیلو
سیتے ہیں سوٹ یہ سب
ہمم اور کیا سیتے ہیں کوٹ پینٹ بھی کرتے ہیں کیا
ہاں کوٹ پینٹ بھی سیتے ہیں
اچھا بولنا نا ایکٹ مال و میں بھی کریں گے کا وہیں اپنا بھی کرتے مال میں بول رہا تھا وہ کوئی کرنے کے لیے
سلائی کرنے کے لئے
ہاں فیڈنگ کرنا رہتا ہے نا
ہاں
تو وہی اگر زیادہ انکم وہ نہیں ہوگا تو کہا ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو ادھر ہیں گے امی مطلب امی چوڑی وڑی بھی بیچتی ہے کہ صرف سلائیے کرتی ہیں گھر میں سنگار دکانی سب کھلی ہے چوڑی اڑی کے ہے
دکان نہیں ہے اسی بیچتی ہے تو دکان سے لا کر کے گھر ہی دکان کھولی ہے چھوٹا موٹا ہے
ہیلو
ہلو
ہلو کیا بول رہے تھے
دکان ہے چھوٹا موٹا سنگاری چوڑی سب بیچتی ہے ممی اری اممی جان اور ہم لوگ سلائی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں
ارے بوو ہے ن اٹو ہلو
ہاں ہلو
وہ جو نہیں بوا سے بتیاتے ہیں وہ بوا بار بار کال کر دے رہی ہے اسی لیے آواز واز نہیں جا رہا ہوگا نہیں آ رہا تھا اور بکری بھی رہتی ر ہو مرغی بھی ہے بتخ بھی رکھی ہو کیا بکری کی آواز آ رہا ہے
تک کی سب ہے
ہاں
مرغی ب بدق رکھے ہیں
ہ کہاں پہ چڑتا ہے ہم لوگ وہ نہروا میں
ہاں نہر ہے
ہاں
نہر میں چڑھتا ہے
ہ اچھا اور بولو پڑھائی لکھائی امیں کیا پڑ ہوڑ رہی ہو پنے من لگتا ہے تاری کر رہی ہو اور کچھ پڑھنا چاہتی ہو
ابھی تیاری کر رہے ہیں پڑھ پڑھ رہے ہیں تو
ابھی کون
ٹویلتھ میں ہے
اچھا ٹویلتھ میں ہو اچھے ہے تیاری کرو کچھ میں ہو جائے گا تو بڑھیا نہ ہے آج کل بہت بےروزگاریاں چل رہا ہے لڑکا چاہے لڑکی کوئی نہ کوئی کچھ کرے گا تبھی نام
ہاں کچھ میں نکل جائے گا
ہوں تیاری ویاری کرو اچھا ہے وہ آنا جانا کرتے ہیں کہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں
کون
ابو ابو ابو جان
ابو جان آتے ہیں گھر شام میں آتے ہیں
اچھا کھانا پینا کیسے دیتی ہو لنچ بنا کے دے دیتی ہو لنچ میں کچھ ہو
ہاں ٹفن بنا لنچ بنا کر کے دے دیتے ہیں صبح ہی لے کے جاتے ہیں بھائی جان کیا کر رہے ہیں
ہیلو
ہیلو بھائی جان کا کر رہے ہیں
کیا بولیے
بھائی جان کیا کر رہے ہیں
ا بھائی اسکول گیا ہے
وہ اسکول سے نہیں آئے ہیں
نہیں ابھی نہیں آیا ہے
بھیا بھی جاتے ہوں گے بھیا بھی اردو کلاس جاتے ہوں گے
ہاں کرتا ہے وہ بھی
ہاں
ٹیوسن جاتا ہے ٹائم ملتا ہے کہیں پہ
ہاں
ہ اور لوگ ہے اس کا دوست لوگ اور ہے سب ادھر
تو
ہوں آر ہے اگل بگل کے
نہیں ابھی تو نہیں بنا ہے ہلو
کھانا پینا
ہاں بنائے ہیں ابھی
کھائے گی کب
کھائیں گے نماز پڑھیں گے ابھی
ہوں ابو جاتے ہیں نا ہم فرائیڈے کو سوکھ کے جاتے ہیں نا
ہاں جاتے ہیں ہاں بھیا بھی جاتے ہیں بھیا جان بھی جاتے ہیں ابو جان بھی جاتے ہیں
ہوں ساف پورنا ٹھیک ہے ہوں فھروز بھی جاتا ہے اسکول اس دن جلدی ہے اس کا مارننگ رہتا ہی ہے اسکول آجاتا ہے جلدی کا چل جاتا ہے وہی
ہاں
ہوں
ج پانی مار رہا ہے تو ابھی کوورایا ہے کوائے گا پانی
ہوں سکھے گا تب نا رے
ابھی تو گیلا ہو گیا
ہوں ہوں گیلا ہو گیا
بہت پانی مار رہا ہے ادھر تو
ہوں امی کے تمہارا کھانسی ہی ہوا تھا کیسان ہے نساج ہے طبیعت بول رہی تھی کہ نساج ہے ا
ٹھیک ہو گیا ہے کھانسی تھا تو
ٹھیک ہوا دکھوائی
ہاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے
ہوں نہیں بتا رہی تھی میرے سے کہ نساج ہے طبیعت اور بہت کھانس رہی تھی تو ہم بولے تھے کہ جا کے دیکوا لیجے گا ہمم ابھی ابھی وائرل فیور بھی ہے نا
ہاں
وائرل فیر چل رہا ہے وائرل فیور بہت اب چل رہا ہے گرم پانی ابال ابال کے پینا ہاں
ہاں
ٹھیک ہے
برس ہاں ہلو
ہاں بال کے پا